اللام علیکم
ہاں جی کیسے ہو
الحمد للہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں طبیت شکر ہے
میں بھی ٹھیک ہوں ہمم آج کے دن کیسے رہا آپ کو
ہمم ٹھیک رہا آج کا دن آپ کو بتاؤ آپ کا کیسا رہا
ہمم اے تھوڑا سا بزی تھا
اچھا اسی لیے اسی ر اسی لیے رپلائی تھوڑا لیٹ آئے تھا آج
ہاں ہاں معاف کرنا میں نے تھوڑا فون دیکھا نہیں وقت کا پتا ہی نہیں چلا اور مجھے وقت بھی نہیں ملا کہ میں دیکھ پاتی
کوئی بات نہیں آپ فری ہو آپ
ہاں اب آرام سے بات کر سکتے ہیں ابھی تو میں فری ہوں
ویسے آج موسم کافی اچھا ہے اچھا لگ رہا ہے بارش ہو رہی ہے
جی جی واقعی میں آج موسم کافی اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر بیٹھنے کا من کر رہا ہے
اگر پاس ہوتے تو چائے پینے چل چلے جاتے
ہاں تو تو بہت اچھا رہتا
اور کھانا کھا لیا آپ نے
نہیں تھوڑی دیر میں کروں گی اور تم نے
میں نے کھا لیا آج گھر کا کھانا بہت ٹیسٹی تھا
اچھا خوش قسمت ہو تم مجھے تو ابھی بنانا پڑے گا
چلو بات کر کرتے کرتے بناو
ہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گا پتا نہیں چلے گا کھانا کس وقت بن گیا
ٹھیک ہے ویسے کل کا کیا پلان
ابھی تو کوئی خاص پلان نہیں ہے دیکھتے
ٹھیک ہے پھر کل بھی بات کریں گے
ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمم بالکل مجھے بھی اچھا لگتا ہے تم سے بات کر کے
مجھے بھی اچھا لگتا
بس ھمم ھمم ویسے آج کچھ انٹرسٹنگ ہوا
باج اور کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی یہی انٹرسٹنگ ہوا
اچھا اچھا تمہیں بھی کچھ تم نے بھی کچھ بتایا
ہاں اسکول کی ایک فنی اسٹوری سنائی سب ہستہ
اچھا او ہو تو مجھے بھی سناو نا
ایک بار اینول فنکشن کے دن میں میں ڈائیلاگ کی بک بھول گیا تھا
اچھا پھر کیا ہوا
سب دیکھ رہے تھے پھر میرے فرینڈ نے دھیرے سے یاد دلا دیا
اچھا ہوا بچ گئے
ہاں ورنہ بہت امپرسیو فیل ہو رہا تھا
ویسے تمہیں میوزک پسند ہے کیا
ہاں جب فری ہوتا ہوں تو سونگ ضرور سنتا ہوں
اچھا جی تو کس طرح کے آپ کو گانے پسند ہیں
سوفٹ اور رومنٹک اور اپ کو
مجھے بھی سلو گانے پسند پسند ہے پرانے گانے پسند ہیں
نایس کبھی اپنی پر اٹ یسی شئیر کرو
جی جی ضرور پکا تم بھی بھیجنا اپنی میں بھی بھیجوں گی
چلو اب تم ڈنر بنا لو
ہاں ہاں ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گا
ہاں لیٹ تو ہو جائے گا ٹائم سے ڈ نر بنا کر
ہاں ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہ کھانا بنانے کی تیاری کی تھی میں نے
اچھا کیا کیا بنانے کی تیاری کی کیا بنا رہے
دال روٹی اور آلو کی سبزی سادہ سر رات کا کھانا
واہ سمپل کھانا ہی سب سے اچھا ہوتا ہے
جی بالکل تم اب کیا کر رہی ہو
بس بالکنی میں بیٹھا ہوں اور تھوڑی فریش ہوا لے رہا ہوں اور بارش کا مزہ لے رہا ہو
اچھا اچھا لگتا ہے شام کو ویسے بیٹھنا
ہاں دن بھر کی تھکان بھی کم ہو جاتی ہے تھوڑا ریفریش بھی ہو جاتے ہیں
ہ جی جی میں بھی کبھی کبھی چھت پٹ پر چلی جاتی ہوں ٹہلنے کے لیے
ویسے ڈ کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس
ہاں سوچ رہی ہوں کہ گھر کی تھوڑی صاف صفائی کروں اور ایک کوئی مووی دیکھوں
اچھا پلان ہے کون سی مووی دیکھوگی ہ
میں اب ابھی ڈیسائڈ تو نہیں کیا ہے کہ شاید کوئی کامیڈی موی دیکھنا
کامیڈی دیکھنے کے بعد منڈھ فریش ہو جاتا ہے
بالکل سوستھ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے
جی جی بالکل اور بتاؤ سب کیسا ہے کیسا چل رہا ہے س
تھ تو وہاں لیکن سب کم ٹائم پر ہوئے
سارے کام ٹائم پہ نپٹاتی ہو
گر
اچھا ہے پر تو اپ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہے ہوے
ہوں ہوں اب بالکل فری ہوں آج شام کو واک پر گئی تھی
پارک میں واگا ک تھی موسم بھی اچھا تھا
اچھا مجھ بھی جو ٹہلنا پسند ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ تھوڑا ترو تازہ ہو جاتا ہے
بالکل اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے
ویسے تمہیں چائے زیادہ پسند ہے یا پھر کافی
چائے بارش ہو اور گرم چائے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے ساتھ میں پکوڑے مل جائے اور مزہ آ جاتا ہے
ہاں یہ تو ہے سیم بس مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے چائے کے ساتھ پکوڑے بھی تو بہت اچھا
پھر تو باتیں اور بھی جلدی چلتی
ارے ہاں اس کچھ مت پوچھیے باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں ا ویسے تمہارے ساتھ بات کر کے ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے
ر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے ٹم پتن
ہوں
اچھا چلو کل صبح جلدی اٹھنا ہے
ہاں ہاں اس لیے آج تھوڑا جلدی سونا پڑے گا
ٹھیک ہے تو زیادہ دیر نہیں بات کر رہا
ارے نہیں نہیں تھوڑا دیر اور کر لیتے ہیں نا دو تین منٹ کوئی بات نہیں سو جانا سونا ہی ہے اب ویسے بھی اور بتاؤ تو تم نے تو کھانا کھا لیا ہوگا اب ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں
جی ابھی نہیں کھیا
آج بھوک نہیں ہے ہو سکتا نہ بھی کھاؤں
کیا
آج بھوک نہیں لگ
ارے مطلب یہ کیا بات ہوئی نا دوپہر میں کھانا کھایا آپ نے اب رات میں بھی نہیں کھاؤ گے کھا لیتے تھوڑا سا
چلو میںبھی دیکھتا ہوں آپ سے بات کو ہلکٹ کرنے کے بعد دیکھتا ہوں
ہوں ہوں دیکھ لینا کچھ کھانا ہو کھل چاہیے بھکے ما سویا کرو ا کھانا نہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی اسنیک کھا لیا کرو
ہاں
وہاں تو کا آس پاس تو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے
سی میں آپ تومٹر
کیا آلو ٹماٹر اب پھر آواز چل ہے پھروات نہیں آواز ہی نہیں آ رہی
یہ آلو ٹماٹر چاول بنائے یہ کہہ رہا ہوں
اچھا آپ نے خود بائے
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ہ